ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم
کیسے ہو آپ ہیلو آپ کو میری آواز آ رہی ہے ہیلو آپ کو آواز آ رہی ہے میری
ہاں
ہاں کیسے ہو اپ
میں بالکل ٹھیک آپ سناؤ
میں بھی بالکل ٹھیک ہوں آج ہمارے ٹیچر نے ہمیں ٹائم مینجمنٹ کی اہمیت کے بارے میں بہت اچھی بات بتائی
واہ یہ واقعی بہت ضروری ٹاپک ہے وقت تو زندگی کی سب سے قیمتی دولت ہے
جی جی بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا پیسہ دوبارہ کمایا جا سکتا ہے لیکن گزرا ہوا وقت ہم واپس کبھی نہیں لا سکتے
ہاں اسی لیے ہر انسان کو اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے
جی ٹائم مینجمنٹ سے مراد کیا ہوتا ہے
ٹائم مینجمنٹ کا مطلب ہے اپنے وقت کو بہترین طریقے سے اپنانا اور استعمال کرنا
یعنی ہر کام کے لیے ایک مناسب وقت مقرر کرنا ہے
ہاں جی بالکل
اسٹوڈینٹ کے لیے ٹائم مینجمنٹ کتنی ضروری ہے
میرے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ انہیں پڑھائی اسائنمنٹ اور ایگزام سب مینیج کرنے ہوتے ہیں
ہاں ہاں آپ نے تو بالکل صحیح کہا اگر پلاننگ نہ ہو تو کام آہ بہت زمع ہو سکتا ہے
اور پھر اسٹریس اور ٹینشن بھی بڑھ جاتی ہے
جی بالکل صحیح کہا ہے اسٹریس اور ٹینشن تو بہت زیادہ ہی بڑھ جاتا ہے اگر کام زیادہ ہو جاتا ہے تو میں کبھی کبھی کام کو کل پر چھوڑ دیتی ہوں تو پھر مجھے پرابلم ہو جاتا ہے
یہ عادت ٹھیک نہیں ہے اسے پروکسٹینیشن کہتے ہیں
جی آپ نے بالکل صحیح کہا ہے اسے ہم پروکسٹینیشن کہتے ہیں اس سے اکثر کام وقت پر مکمل نہیں ہو پاتا
اسی لیے روزانہ کا ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے آپ کو
جی کیا آپ بھی یہ ٹائم ٹیبل فالو کرتے ہو
جی میں صبح ہی اپنے دن کی پلاننگ کر لیتی ہوں
واہ یہ تو آپ کی بہت اچھی عادت ہے کہ آپ ٹائم ٹیبل فالو کرتے ہو
اس سے ہر کم وقت پر ہو جاتا ہے
جی یہ تو آپ نے بالکل صحیح کہا ٹائم مینجمنٹ سے کانفیجو کانفیڈینس بھی بڑھ جاتا ہے
بالکل جب کام وقت پر مکمل ہو جائے تو انسان خوش اور مطمئن ہوتا ہے
جی اگزام کے وقت بھی پلاننگ بہت مدد کرتی ہے نا
ہاں روزانہ تھوڑی تھوڑی پڑھائی کرنے سے پریشر کم ہوتا ہے
ہاں یہ تو ہے موبائل فون بھی وقت ضائع کرنے آ کی ایک بڑی وجہ ہے
بالکل سوشل میڈیا پر گھنٹوں گزار جاتے ہیں
جی جی بالکل صحیح کہا آپ نے اسی لیے اسکرین ٹائم کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ہمیں اسکرین ٹائم کنٹرول کر کے رکھنا چاہیے
ہاں اور پہلے ضروری کام مکمل کرنے چاہیے
جی آ ٹائم مینجمنٹ صرف اسٹوڈنٹ کے لیے ہی ضروری لگتا ہے کیا آپ کو
نہیں ہر انسان کے لیے ضروری ہے
جیسے کہ ڈاکٹر ٹیچر اور بزنس پیپل اور اور سارے لوگ
جی ہاں ہر پروفیشن میں وقت کی بڑھ پابندی کامیابی کی نشانی ہے
جی جی بالکل صحیح کہا آپ نے ٹائم مینجمنٹ سے پروڈکٹیوٹی بھی بڑھتی ہے
ہاں اور انسان کم وقت میں زیادہ کام کر سکتا ہے
ہاں ہمیں اپنے آ پراپرٹیز بھی آ طے کرنے کی کرنی چاہیے
ہاں بالکل سب سے پہلے اہم کام اور پھر دوسرے کام
ہاں بریک لینا بھی ضروری ہوتا ہے
ہاں لگاتار کام کرنے سے تھکان ہو جاتی ہے
یہ تو آپ نے بالکل صحیح کہا لگاتار کام کرنے سے تھکان تو ہو ہی جاتی ہے ٹائم مینجمنٹ سے فیملی اور ہوبیز کے لیے بھی ہم وقت نکال سکتے ہیں ہے نا
ہاں بالکل زندگی میں بیلنس بہت ضروری ہوتا ہے
ہاں ہاں آپ نے بالکل صحیح کہا میرے خیال میں ڈسپلین اور ٹائم مینجمنٹ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے
میں بھی اسی بات سے متفق ہوں
ہاں وہ تو ہے جو لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں وہ زندگی میں زیادہ کامیاب ہوتے ہیں
اور وہ اپنے گولس بھی آسانی سے حاصل کر لیتے ہیں
جی جی یہ تو آپ نے صحیح کہا ٹائم مینجمنٹ بری عادتوں کو کم کرنے میں بھی بہت مدد کرتی ہے
ہاں بالکل اسی سے انسان زیادہ ذمہ دار بن جاتا ہے
ہاں مجھے لگتا ہے کہ ہر اسٹوڈینٹ کو ٹائم مینجمنٹ سیکھنا ضروری ہوتا ہے
میں بھی اسی بات سے سہمت ہوں
ہاں اور آج ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں تو بات کر کے اچھا لگا آپ سے مجھے بہت زیادہ
مجھے بھی بہت اچھا لگا
ہوں ٹائم مینجمنٹ ہمارے زندگی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے ہمیں کوئی بھی کام کرنا ہوتا ہے اس کے لیے ٹائم مینجمنٹ بہت ہی زیادہ اہمیت دیتا ہے کوئی بزنس مین ہو گیا ان کے لیے تو ٹائم لچمن بہت ہی زیادہ اہمیت دیتا ہے
ہاں بالکل
جی ہم صحیح بولے نا
ہاں ہاں
ہوں ہمارے امی ابو بھی کہتے ہیں کہ آپ ٹائم کی قدر کرئے کرئے تا کے اپ جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں وہ سمے سے کر پائیں گے پھر بعد میں آپ کو پرابلم نہ ہو اسٹریس نہ ہو آپ کے امی ابو کیا کہتے ہیں
ہمارے امی ابو بھی یہی کہتے ہیں کہ ٹا ٹائم ٹیبل کے ساتھ چلنا چاہیے
ہاں ہمارے کالج والے بھی یہی سکھاتے ہیں یہاں تک کہ انسان انسان کی پرسنالٹی اچھی ہوئے اس اس کے لیے ہمیں اپنے ٹائم م ٹائم کو بھی مینیج کرنا چاہیے ٹائم مینج رہے گا ہم سارا کام اچھے سے کریں گے اور جن کے لیے ہم کام کرتے ہیں ا ان کا کام اگر ٹائم پہ ہو جائے تو اس سے ہمیں شباشی بھی ملتی ہے
ہاں بالکل یہ بات تو آپ نے بالکل صحیح کہی
جی آج کل کے بچوں کو بھی ٹائم کے بارے میں سیکھنا بہت ضروری ہو گیا ہے
ہاں بالکل
ہوں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے بچے جو ہوتے ہیں آ ان کا ایگزام آتا ہے تو وہ ایگزام کے ایک رات پہلے پڑھتے ہیں اور کچھ ہی تھوڑے س چیزیں پڑھتے ہیں اور پھر جب ایگزام میں جاتے تو کچھ لکھ نہیں پاتے جس کی وجن سے
ہاں اور پھر مارکس بھی کم آتے ہیں اگر وہ بچے پہلے ہی آ ایگزام کی تیاری کر لے ٹائم ٹیبل کے حساب سے تو ان کے لیے ہی اچھا ہوتا ہے
ہاں اس کے وجہ سے وہ اپنا پلاننگ اچھے سے کر پائیں گے پھر مارکس اچھا لا پائیں گے امی ابو سب خوش ہوں گے پریوار خوش ہوگا
اپنا مستقبل بھی بنا سکتے ہیں اچھا
جی ٹائم بہت اہم ہو تا ہے زندگی میں سارے انسانوں کے لیے
ہوں ٹائم کے حساب سے ہی چلنا پڑتا ہے
ہاں سارے پروفیشن سب میں ٹائم بہت ضروری ہوتا ہے ہمارے ہمارے ٹیچر کہتے ہیں آپ جس بھی پروفیشن میں جاؤ ٹائم کی اہمیت رکھنے کا ٹائم کی اہمیت رکھو گے ٹائم ٹائم کو مینیج کرو گے اس حساب سے چلو گے تو زیادہ بہتر رہے گا کسی بھی چیز کو مکمل کر پاؤ گے پھر اور پھر بچے ہوئے جو ٹائم ہوتے ہیں وہ تھوڑے فیملی کو بھی دینا ضروری ہوتا ہے کیونکہ سارا ٹائم ہم اپنے کام میں نہیں دے سکتے کچھ کچھ ٹائم ہمیں ہماری فیملی کو بھی دینی چاہیے
ہاں بالکل یہ بات تو آپ نے بالکل صحیح کہی فیملی ٹائم بھی بہت ضروری ہوتا ہے
اں
ہوں گولس کے ساتھ فیملی کو بھی ساتھ میں رکھنا پڑتا ہے
ہاں پریوار تو ہمارے لیے بھی وہ بھی اہم ہوتے ہیں
ہاں فیملی فرینڈس یہ سب بھی بہت امپورٹنٹ ہے
ہوں ہمارے ابو کہتے آپ ٹائم تو دییتے ہو آپ اپنے کام میں ٹائم لگاتے ہو لیکن ساتھ ساتھ اپنے پریوار کو بھی ٹائم دینا چاہیے ہمیں امی کو اپٹی کو سب کو ٹائم دینا ضروری ہوتا ہے جس سے پریوار بنا رہتا ہے
ہاں بالکل
جی مجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا ٹائم مینجمنٹ پر
ہاں مجھے بھی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا
ہاں میں ٹائم مینجمنٹ کی اہمیت سمجھوں گی پھر اس حساب سے کام کروں گی اپنے گول سیٹ کرونگی جی اللہ حافظ
اللہ حافظ